ہیلو ہلو آواز سری اپ
ہلو
ہلو
ہلو
آواز جا رہی ہے آپ کو
کیا آپ مجھے م پا رہی ہیں
ہاں مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی
ہاں ہاں آواز جاری ہے جی ب ہاں بالکل کلیئر ہے وعلیکم السلام اور کیسرے؟
اور کیا جی ہےا الحمد للہ میں اچا ہ آپتائ آپ کیسی ہیں
ی الحمد للہحم
اچھا کیسا رہا آج آپ کا دن
ہلو جی آج کا دن تو اچھا تھا لیکن تھوڑا بزی چل رہا تھا مطلب مشغول تھے تھوڑا سا ایک کام میں بزی تھے جسے ہم پورا کر کے ہی من جی
اکے اچھا مطلب آپ کام میں بزی تھی
جی آج ہم ایک ریسیپی تیار کر رہے تھے کچھ میٹھا بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو بہترین طریقے
نہیں کیا ہے س جی کا نام
آ وہ میں نے بنایا ہے گلاب جامن
ا بڑھیا ہی یہ تو بہت اچھی آتی ہے
ہاں نہیں گھر میں بھی سب کو پسند ہوتی ہے اور ماشاء اللہ سب پسند کرتے بھی ہیں وہ سب سے زیادہ مطلب اگر ہم کچھ میٹھا بنانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سب کے زبان پہ ایک ہی نامت ہے کہ کیوں نہ تازی گلاب جامن بنایں جی
جی جی جی رائٹ یہ پ تو صحی بول رہ ہیںا تو اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کیسے بنایا آپ نے اوکے کہے سوچا کہ بنایا جائے اس کو
ہاں بالک آسان طریقے ہوتے ہیں بنانے کے اس کے زیادہ کچھ ایسا محنت نہیں ہوتی اس میں پٹافٹ سے بن جاتے ہیں
اچھا اچھا تو کیسے بنانے کا آپ کو ہوا من اچانک سے یا پھر کوئی آیا تھا
نہیں گھر میں ایسا نہیں ہمارے یہاں بچے کا رزلٹ اچ ج نگر تو اس خوشی میں سب مٹھائی کہ رہے تھے تو بازار کی مٹھائی نہ بھلاتے ہوئے بولے فریش گلاب جامن کھلاؤ بولے گھر کے بنئے تو سب نے کہا ٹھیک ہے م نے کر کیوں نہیں وں بن جاتے وہ تو کمپلیٹ ہو ہی جاتی ہے
اچھا اچھ یہ بات توح بول رہ ہو آدادے گنے میں
جی ہاں ہاں کوئی جاتا ہے اتنے تو ہو جاتے کہ ہم کھا سکتے ہیں آسانیوں سے اس میں
صحیح بول رہے ہیں آپ
جی
تو اسی خوشی میں آپ نے گلاب جامن بنانے کا
ہاں بالکل اور بچوں کا فیوریٹ بھی ہوتا ہے نا م
جی جی بہت بہت بہت پسند آتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے بچوں کو تو تو تو ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہوگا نا آپ کو سوچھ لیا آپ نے سوچا بنانے کا
ہاں کیونکہ وہ ضروری ہوتا نا
نہیں جی جی یہ خوشی کا لمحہ ہے خوشی کے لمحے میں لگتا ہے کہ کچھ میٹھا بنا کے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اپنے ریٹو ریلیٹیوس کوئ گھر پہ وہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں صحیح بول رہے ہیں آپ رشتے دار رشتے دار جو بھی ہو تھینک یو
ہاں اور پھر جو ہاں اور جو گھر کی بنی ہوئی چیزیںتی اس کا تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے نا ابھی اور اس کے ذائقی کا تازی تازی ا مارکیٹ سے بلاتے لیکن کبھی کسی کا ٹیسٹ کچھ عجیب سے ذائقہ جھ اس میں سے کچھ عیب س محل آنے لگتی ہے کافی پرانی ہو جاتی د وہ لوگ بھی اسٹور کر کے رکھتے تھے
بالکل بالکل درست فرما رہی ہیں آپ
ہاں کیونکہ آج کل ہر چیز کیا ہے نا اور وہ ضروری نہیں کہ وہ اوریجنل ہی دے ہمیں کو ہمیشہ ملاوٹ کی ملتی ہے
جی جی جی اصلی صورت میں وہ نہیں دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ وہ جو بناتے ہیں وہ طرح سے نہیں بناتے جس طرح سے ہم لوگ گھر میں اس کو بناتے ہیں تو اس لیے اس اس لیے گھر کی بنی ہوئی چیز زیادہ اچھی مانی جاتی
زیادہ اچھی م بالکل کیونکہ دیکھو ہم ہیلتھ سے جڑی ہوئی چیزیں کر جی بالکل ہم اور جیسے مجھے زیادہ تر پسند نہیں آتی ہے اور گلاب جامن مجھے گھر کی ہی اچھی لگتی ہے اگر ہم باہر سے بلاتے ہیں یا کسی تو مجھے بہت خراب لگتی اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا نا نہیں تو جو ہم گھر میں بنا کے کھاتے ہیں ج
گھر کی بات ہی الگ ہوتی ہے کوئی بھی ہوتا ہے یہی سوچتا ہے کہ یار چلو گھر میں بنایا جائے کوئی بھی چیز ہو لائک ہے نا اور گلاب جامن کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو پھر آپ نہیں بنایا آج تو کیسے بنایا آج آپ نے ذرا بتائیے طریقہ کار
ہاں ضرور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی ہم پھر ایسے پچھاڑنے کی کوشش کرتا طریقہ کوئی چیز کا تو ہے نا دھیی اگر میںیں کو پہلے پوری ترکیب بتا دوں ک میں کتنی چیزیں لگتی ہے ا تو ہم سب سے پہلے جو کھووا لیتے ہیں اس کو ماوا بھی نام دیا جاتا ہے تازہ فریش جلبت کر کے ہمیں گاؤں میں زیادہ ملتا ہے نا گاؤں سے آتا ہے بکنے کے لیے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہمب اس کو لیتے ہیں ا ہم نے آدھا کلو کوانٹٹی میں لیا ہے اس کی وزنی میں تو ہم اس کے اندر پچاس گرام یا پچیس گرام میدا ملائیں گے میدا مطلب جاؤ کاٹا بولا جاتا ہیلو اور پھر ہم اس کے اندر ہوئی الائچی اور مدد کر دالی میں اس کے اندر اور اس کے اندر تھوڑا سا کھانے کا سوڈا وہ صرف زیادہ نہیں ڈالی جاتی ہے کیونکہ آلریڈی ہم اس میں زیادہ میدہ ملاتے نہیں ہیں پھر ان تینوں چیزوں کو اچھا اچھی طرح سے مالش کی جاتی ہے مکس کر کے پہل تھوڑا س دھیرے دھیرے مکس کرتے ہیں پورا مکس ہو جاتا ہے ان س سے چھ سے مالش کی جاتی ہے پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بالس بنائی جاتی ہے پھر ہم اس کے لیے کیا کرتے جیسے آدھا کلو تو ہم نے کی جو گلاب جامن بنائی ہے تو اس حساب سے جیسے دو گلاس شکر لیں گے اس میں ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو بس شکر پگھل جائے اس اسے کوانٹٹی میں رکھتے ہیں تاکہ چپ چپ ہو جائے زیادہ اس کو پکائی نہیں جاتی کیئی ہارڈ نہ ہو جائے پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں الائچی پاؤڈر گالتے ہیں کوئی کیسر گالتا ہے پھر اس کی جو جھاگ نکلتی ہے تو جھاگ کو نہ نکال کے پھینکا جاتا ہے چاشنی معلومت کی ت جاگ ہوتا ہے اسے نکالا جاتا ہے پھر وہ ہماری جو چاش صاف ہو جاتی ہے پھرم اس میں تھوڑا سا کیوڑا بھی ایڈ کرتے خوشبو کے لیے کوئی گلاب ارک ڈالتے تا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں جو گلاب جامن مری ریڈی ہے تو ہم اسے گھی میں تلتے گھی اور جلد س کو نیم گرم کرتے ہیں ہاں پھر اس کو دھیرے تھوڑا جوش دینے کے بعد پھر ہم ساری گلاب جامن جو کچی ریڈی ہماری بالس بنا کے رکھی ہوتی ہے پھر ہم اس کو تیل میں دال پ گھی میں ڈال کے فرائی تلتے ہیں تللی کے بعد ہم ان کو گنگنا ہی چاشنی میں ڈال دیتی ہے پھر وہ کیا ہو جلدی اس کا چارج ان کو سوکھ لیتی ہے جس سے وہ بہت ہی پیاری سافٹ اور جوسی بنتی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزے لتی ہے یہ دیسی بالکل بنی ہوتی ہے بالکل
اوکے
جی یہ ہے میری ریسیپ جی جی بالکل بہت آسان ہے ہم بتا رہے نا آدھے گھنٹے میں تو تیس منٹ میں تو بن کے ریڈی ہو جاتی ہے
ہاں تھرٹی منٹس میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہے ہ نہیں سم میں گا جس طرح سب نے م وہ تو سجے کہ بہت جلدی ہوتی ہے بہت جلدی ریڈی ہوتی ہے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جلدی ہوتی اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کو ہم جیسے کہ کوئی گیسٹ آیا ہوا اس کو اسٹور کے بھی کچھ ٹائم تک جا سکتے رائٹ
چاشنی کی زندہ رہتی ہے بیس بیس دن ایک ایک مہینہ رکھ سکتے ہم جب انہیں کیا کرو فریزر میں رکھ دیتے ہیں پھر اسے نکالو گرم چشم تلی بھی رکھی جاتی ہے ویسے ہو تل کے رکھی جاتی سوکھی بالس کو ل پھر ہم جو چاشنی ریڈی کرتے ہیں پھر ہم ان کو اپنے گرؤم گرم میں ایڈ کر دیتےے تو پھر وہ چاشنی بھی پی لیتی ہے تو اس سے سافٹ ہو جاتی ہے
ہاں
ہاں اگر ہم چار میں ڈوبی ہوئی ہاں اگر ہم چاشتی میں ڈوبی ہوئی رکھیں گے تو وہ تھوڑا خراب ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے اس
بالکل بالکل صحیح بول رہی ہیں وہ کرا ہونے کا ان ڈر بنا ہی رہتا ہے
ہاں
مطلب وہ یہ رہتا ہے نا کہ اگر اس کو طریقے سے نہیں بنایا جائے تو پھر کوئی بھی بال کا
جی ہلو جی جی
جی جی میں بولوں کہ
اگر اس میں ایک بھی کریکس نہیں نہیں جیسے بال کا شیپ دیکھو ہارڈنیس چ نا جب اپ سافٹ کا جو ڈور ریڈی کرتے ہیں ہاں تو وہ اس کو بھی دھیان سے بنانا پڑتا ہے نا پوری گول بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ اس میں کہیں بھی کریک نہ بنے کہیں پہ بھی لائن نہ ہو
جی
اور آپ جتنا تو جتنی کو بال سے چھوٹی بنائی گے تو بہت ہی پیاری بنتی ہے زیادہ بڑی بڑی بناؤ تو پھر وہ تلنے لگتی ہے یہ بھی ہو جاتا ہے اس میں ہلو ہلو جی جی اب آ رہی ہے بیچ میں آپ کی آواز پ ہلو
ہاں وہ کبھی کبھی ن ور کا مسئلہ ہو جاتا ہے ابھی تو پراپر آ رہی ہے چلیے بہت اچھا لگا آپ سے سے بات کر کر اور آپ سے ریسیپی کو جان کر ہے نا بہت بہت شکر شکریہ آپ کا کتنے اچھے سے آپ نے ریسیپی بتائی آپ میں چلے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ
جی آبو اللاقو